ہیلو اللام علیکم
وعلیکم السلام
ج کیسی ہو
جی خریت تووں آپ بتائیے
جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس کھانا پینا کھا کے بیٹھی ہوئی ہوں
اچھا جی
ہاں آپ سنائیے آپ کیسی ہو
جی میں ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ بس اللہ کا شکر ہے
ہاں جی بالکل بالکل
جی میں بول رہی تھی کہ آج صبح میں جب چھت پر بیٹھی تھی تب بہت سارے پکشیوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی
ہاں ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا پچیوں کو دیکھنا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے ب پرکرتی کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں اور ان کو دیک کےے نہا زیادہ کھ مل ائے پکچیوں کو صبح صبح دیکھ کہ
جی بالکل پشو پکشی ہمارے پرن کو کتنا مہتوپورن حصہ بنا دیتے ہیں ہے نا
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح صحیح کہا ان کی بنا پرکرتی کا سنتلن بگڑ جاتا ہے پچوں کے بنا جب پچنی دکھتی تو تھوڑا تھوڑا سا دکھنے لگتا ہے
بالک ویسے آپ کے پسندیدہ جانور کون سا ہے
جی آپ نے بالو کو صحیح فرمایا میرا جو پسندیدہ جانور ہے وہ گھوڑا ہے بہت تیج سندر اور وفادار جانور مانا جاتا ہے جو گھوڑا ہوتا ہے اور ایک نہیں ہو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوتی ت
جی بالکل بہت خب اچھا بتایا آپ نے مجھے تو گائے بہت پسند ہے کیونکہ وہ شانت سبھاؤ کے ہوتی ہے اور ہمیں دودھ بھی دیتی ہے
ہاں جی بالکل صحی کررما ہے آپ اپنے گائے کیا دودھ وغیرہ بھی دیتی ہے ا ویسی بھی ٹھیک رہتی ہے اور گائے کسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگی مان
جی بالکل بالکل کافی اچھ اچھا اس کا دودھ اس سے دودھ ملتا ہے پھر اس سے کتنی ساری چیزیں نکال سکتے ہیں نا ہم ہمیں گھی بھی مل جاتا ہے دودھ بھی مل جاتا ہے دہی چھاچھ بھی مل جاتے ہیں اور ہمیں دودھ سے کتنی ساری چیزیں بنا پاتے ہیں پنیر کتنا کچھ کر پاتے ہیں نا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحی فرما
جی اور یہ کتنے مطلب کتنا اچھا ہوتا ہے ویسے ہم تو سوچ پ رہے تھ کہ ہم ایک گائے لے کے آ ہی جاتے ہیں گھر پہ کافی اچھا ہوگا باہر سے دودھ
ہاں جی بالکل بالکل صی فرمایا آپ نے
جی
ہاں
کے پسندیدہ پکشی کون سے ہیں
جی یہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح پوچھا یہ پسندیدہ پچھی پوچھ کے آپ نے میرے دل کو خوش کر دیا ماساء اللہ بہت سکون ملا مجھے میرا جو پسندیدہ پچھی ہے وہ مور ہے
کا بھی ویسے مول کافی خوبصورت دکھتا ہے اور اچھا بھی لگتا تو مول کافی خوبصورت دکھتا ہے اسے کافی کتنا اچھا لگتا ہے اس کے پنکھ اس کے کتنے مطلب اتنے رنگ برنگے کتنا سندر لگتا ہے وہ
ہاں ماساء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس لیے اسے بھارت کا را پچ مانا جاتا ہے م
جی بالکل مجھے بھی جب اور اپنے پیمک کلا کر ناشتا نا تو اتنا سن خوبصورت لگ ہے دل کو سکون ملتا ہے کافی اور بارش کے موسم بارش کے موسم میں تو مطلب جب بارشیں شروع ہوتی نا تب م دیکھنے کو ملتے کافی ان کو دیکھتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں نا کہ ایک نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے برسات کے موسم میں تو ویسے بھی پچھی دیکھو تو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے دل کو ان کی جو آواز ہوتی ہے جیسے کہ کبوترر ہاں طوط میںل ان کی آواز بہت ہی زیادہ سکون دیتی ہے
جی بالکل اور آپ نے وہ ہمارے گھر کے پاس میں بہت سارے گوریاں بھی دکھائی دیتے ہیں ان کی آوازیں کافی خوبصورت سنائی دیتی ہے
ہاں جی آپ نے بالکل صحی فرمایا لیکن آج کل کیا ہے یہ جگہ جگہ یہ ٹاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے آج کل وغیرہ آج کل زیادہ نہیں رہی ہے پہلے ک نہیں دکھتی تھی اور آج کل تو بالکل ہی ٹ ہے کم سنکھیا میں دکھتی ہیں
جی بالکل سی فرمایا آپ نے پریاورن میں اتنا بدلاؤ ہو گیا کہ پیڑوں کی بھی سنکھیا کافی کم ہو رہی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے پچھیوں کے رہنے کے لیے پیڑ اور سرکچت استن چاہیے ہوتے ہیں آج کل تو پیڑ پودے بھی نہیں ہے تو پھر پچھی بیچارے کہاں پہ اپنا گھسلہ بنائے اپنا گھر کہاں پہ بنائے
جی بالکل سے فرمایا جی بالکل صحیح کہاپ نے پشو پکشی انسانوں کے کئی کام بھی آتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کی قدر نہیں کرتے سمج سے نہیں کتنا نقصان پہنچاتے ان کے گھروں کو اور ان کو
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کچھ جانور کھیتی اور پر میں بھی مدد کرتی ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں
جی بالکل
یہ
جی بالکل بالکل اور آپ نے دیکھا کتا بھی انسان کا بہت وفادار ساتھی مانا جاتا ہے
ہاں جی ماساء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا میرے گھر میں بھی پالتو ہے وہ تو پت ہے پاس میں آ جاتا ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے
جی بالکل صحی بھی میں آپ
چ کت تا ہے اور ویسے بھی کتے کو گھر میں پالنا بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے بالکل وفادار ہ ت
جی جی اور کون کون سے پالتو جانور ہیں آپ کے گھر پہ
جی میرے گھر والاری کو غائب ہے بھی ہیں بکری بھی ہے اور میں نے کتا بھی پالالیا ہے
جی ماشاءلہ کافی اچھا ہے بہت اچھا اس کی دیکھ بھال کون آپ ہی کرتے ہو
جی نہیں دل بال میں نہیں کرتی میرا پورا پریوار کرتا ہے
جی یہ تو کافی اچھی بات ہے ایسے سارا پورا پریوار دیکھ بھال کرتا ہے تو پھر آپ بھی مطلب وقت پہ اپنا اور کوئی کام کر سکتے ہو
ہاں جی بالکل میں بھی سچتی ہوں لیکن دیکھ بھال اچ سچ
جی میں نے بھی کچھ لوگوں کو طوط اور خرگوش پالتے ہوئے دیکھا ہے میرا بھی من کرتا ہے کہ میں بھی طوط اور خرگوش اور کتا یہ سب پالوں اپنے گھر پہ کافی اچھا لگتا ہے
ہاں جی ماسء اللہ یہ تو آپ صحی فرمایا توتی اور خرگوش ان کو کیا دیکھ کر بھی ویسے ہی کہیں ویسے بھی دکھنا ہے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے توتی اور خرگوش کو دیکھ کر کے اور کیا دیکھ بھال کر جب ضروری ہوتا ہے
جی بالکل صحی فرمایا آپ نے ان کی کافی اچھی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کافی ان کا کھانے پینے کا گھومنے کا پھر ان کا وہ بولتے نا انجشن بھی لگانا پڑتا ہے نا ان کے وہ تاکہ اگر ب کاٹ بھی لے تو ہمیں کوئی ان کے اور انفیکشن نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور کیا ان کے ساتھ دیالو ویوہار بھی کرنا چاہیے جیسے کہ وہ کسی کو کاٹے نہیں ان کو ساتھ اچھے سے اچھا ویوہار کرنا چاہیے
جی بالکل صحی فرمایا آپ نے ل لن ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانور کے ساتھ بہت برا ویوہار کرتے ہیں جو غلط ہے نا
ہاں جی بالکل صی فر فرمایا آپ نے اور جانور بھی دس دور بھاناائیں محسوس کرتے ہیں اس لیے جبھی تو ان کو غصہ آ جاتا ہے تو غصے میں جب کبھی ک ہر کسی کو کاٹ دیتے یہ وہ جو غلط ویوہار کرتی ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور چڑیا گھر گئے ہو آپ کبھی
جی ہاں ماساء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں ایک دو بار گئی ہوں چڑیا گھر
جی کون کون سی جانور دیکھے آپ نے وہاں
جی میں نے واپس شیر باغ ہاتاتھی جراب ج واپس سارےچ ں وغیرہ بھی دیکھے ان کو دیکھ کر میرے دل کو کو بہت ہی زیادہ سکون ملا بہت اچھا لگا مجھے
تو کیسا لگا آپ کو
جی شیر کو دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ روومانچک لگا شیر سچ سچ مچ میں بہت ہی زیادہ شکتیشالی ہوتا ہے جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے یہ بالکل صحی بات ہ حالاک س سچ بھی ہو ہے جنگل کا راجا
جی بالکل اور ہاتھی بھی بہت وشال ہوتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ان میں کیا بدھی بھی زیادہ ہوتی ہے ہاتھی میں
جی جنگلوں میں رہنے والے جانور کی سرکشا بھی ضروری ہوتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جنگل کٹنے سے ان کے رہنے کے استان کم ہوتے جا رہے ہیں جنگ جتنی زیادہ جنگل کٹ رہے ہیں اتنی زیادہ جانور بھی کم ہوتے جا رہے ہیں
جی جی ہمیں اس چیز کا کافی خیال رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے اگر ہم جنگل بچائیں گے تو یہ جانور بھی حفاظت سے رہیں گے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی زیادہ
جی مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے آپ سے اس بارے میں بات کر کے ٹھیک ہے اللہ حافظ جھیان رکھھیے گا آپ
اللہ حافظ
اللہ حافظ